السلام علیکم بھائی جان
انشاء اللہ سب خیریت سے بس کیا کریں تھوڑا اچھا موسم ہو رہا تھا تو سوچا چلو صبح کہیں پر گھومنے جا جائے
اچھا بارہ سو روپ بر
جی آپ کے پاس کیسا موسم ہے آپ کی سائڈ میں
ادھر پتا نہیں میں ائی رم سے نہیں نکر ب
جی جی ان شاء اللہ ہم تو کیا ہے کہ اپنا تھوڑا پارک میں ٹہلنے کے لیے آئے تھے آج کا موسم کیا ہے کہ بادلئے چھائے ہوئے ہیں تھوڑے سے اور کل پورے دن بارش ہوئی تھی تو کیا ہے کہ ایک تالاب ہے جس میں آج پانی بھر گیا تو اس کے پس میں بیٹھنا بہت ہی اچھا لگ رہا ہے اس لیے تھوڑا ماشاء اللہ سوچا کہ تھوڑی دیر بیٹھے گفتگو کریں آپ سے بھائی جان
بالکل بھائی جان اس سے اچھی بات یہی ہو سکتی ہے
جی جی ویسے نا کل کا جو پروٹیسٹ آپ نے دیکھا تھا کیا دللی میں جو ہوا تھا آپ نے دیکھا اس کو
بالکل بھائی جان اس سے برا کیا ہی ہو سکتا ہے
بہت ہی خطرناک پروسیکٹ تھا جو کہ ہمارے پوولس والوں نے اتنی ویرتا کے ساتھ آتنک وادیوں سے لڑائی کی ہے وہ قابل تعریف ہے ان کا نام تو ماشاء اللہ اتہس میں اٹھارہ سو ستاون کی کرانتی میں بھی ہونا چاہیے اور آج کی کل کی کرانتی میں بھی ہونا چاہیے
بالکل ہونا چاہیے سالے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں ا بھائی آیار جو
جی جی
جو یار اب بس کیا مانگا ہے انہوں نے ایک دیش کو صحیح کرنے کے لیے
ہ کہ اگر آج کے ٹائم پہ اپنے حق کی لڑائی اگر کچھ اچھا بھی مانگنے جاؤ نا تو اس سرکار کی طرف سے ہمیں کیا ملتا ہے وہی لاٹیاں ڈنڈے بس یہی اب یہ دیکھیے کہ اتنا تو کوئی پولیس یہ پولیس والے آج جتنا دادا گری اور وہ دکھا رہے ہیں نا اگر یہی پولیس والے اگر پیپر میں اتنی سختی برت دیتے نا تو ویسا آئیے نوبتی نہ آتی بس اس ٹائم پہ تو ان کو کیا ہے کہ اگر کسی نے پانچ ہزار روپے دے دیے یہ چپ چاپ ایک طرف کو ہو جاتا بس ان کی اتنی اوقات ہے کہ بس پانچ دس ہزار روپے میں یہ بک جاتے ہیں اپنی بردی آج جیسے یہ لاٹیاں چلا رہے تھے نا جیسے اگر اس ٹائم پہ انہوں نے چلائی ہوتییں جو بھی دوستی ہیں کبھی کوئی کسی بچی کا ریپ ہو جاتا ہے کبھی یہ ٹائم پہ نہیں پہنچیں گے تب تو جو دوشی ہوتا ہے اس کو ہی بچانے میں لگ جاتے ہیں جیسے آپ نے ایم ایل اے کا نام سنا ہوا کلدیپ سنگ سینگر
بالکل بھائی جان بالکل
تو اس میں کیا ہے کہ اس نے کیا ہے کہ ایک لڑکی کا ریپ کیا تو اس نے کئی دن تک ریپ کیا تھا اس کے بعد وہ کیا ہے کہ اس نے اس کے گھر والوں کو مروا دیا اس کے چاچا تھے یا تاؤ تھے ان سبھی کو مروا دیا پھر اس کے بعد جب اس کی ا اس لڑکی کی ممی اور بھی اس کے گھر میں کوئی تھی وہ جب دللی میں آندولن وہ پروٹیسٹ کرتی ہیں تو پولیس والوں کی طرف سے کیا ملتا ہے بس ان کو کتوں کی طرح کچھییر کچیر کے لے جایا جاتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ مطلب میری سمجھ میں یہ نہیں آتی کہ یہ سرکار کو یہ ریپسٹ ہو گئے یا پھر جو دیش دروہ ہو گئے ایسے لوگوں سے اتنا لگاؤ کیا ہوا ہے سجھ میںئی ن
بھائی وہ بھی تو وہی ہے نا بھائیان بات یہ ہے نا وہ خود وہ خود سارے ری ےئے سبتے آرامی انسان ہے وہ ان کو انیں لوگوں کو تو اپنی پارٹی میں ایڈ کریں گے ج سے کسی کوئی کچھ بول نہ ہو پائے آگے ہمارے کلاف اور بس پیسہ دو انہیں بھی جیسے ہم کھا رہے ہیں الٹا سیدھا ویسے انہیں کہنے تو پیسہ الٹا سھا نہ کچھ پوچھنے والا ہوگا نہ کچھ تبھی تو کل جلدی سے جلدی جیسے ہی سسد کی طرف پہنچے تھے لوگ ویسے ہی گاڑیاں نکال کے فرار
ارے بھائی جان میں تو یہ بول رہا ہوں کہ ارے یہ ارے وہ لڑکے چاہ کے آ رہے تھے وہ جہاں پر لڑکیاں تھیں بارہ بارہ سال کے بچی تھیں ان کے بھی اوپر پولیس والوں نے اتنی بےرحمی سے لاٹھی چارج کیا ہے کہ انہیں بس یہ انہ یہ نہیں دکھ رہا تھا کہ یہ پڑھنے والے بچے ہیں یا کوئی آتنک وادی ہے کل کو یہی پولیس والے جو آج لاٹیاں چلا رہے ہیں یہ بھی کل ایسے ہی کھڑے ہوں گے تب تو ان کو نا جب وہ ایک کمرے میں بند ہوتے ہیں تب یہ کتابوں کو رٹ رہے ہوتے ہیں تو ان کو بھی ایسا لگتا ہے کہ جلدی سے جلدی ہمیں نوکری مل جائے ہم بھی کہیں پر آج جب ان کو موقع ملا ہے نوکری اپنی ایمانداری سے نھانے کا تو آج یہ کیا کر رہے ہیں اس سے تو اچھا یہ بے روزگاری ہی دیکھتے بھائی جان ان کو جب نوکری نہیں ملتی ہے تبھی یہ صحیح رہتے ہیں ملنے کے بعد نا یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم بھی کوئی انسان ہے یا ہم بھی کبھی کل ان کے ہی بیچ میں تھے اور پھر وہ چاہ کے آ رہے تھے وہ ایسی ایجوکیشن سسٹم کو اچھا ہی تو کرنا چاہ رہے ہیں کیا یہ پولیس والے ہیں یا یہ آ رہے آب کے کل جوان تھی کیا ان کے بچے کیا یہاں انڈیا میں نہیں پڑھتے کیا یہ کیادش میں پڑھنے بھیجیں گے اپنے بچوں کو کون سےا یہ اتنے پیسے والے ہیں ارے کل تم بھی انہیں اسکولوں میں اپنے بچوں کو بھیجو گے جس کے لیے آج یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ یہ اپنا ایجوکیشن سسٹم اچھا ہو کل تمہارے ہی بچے ا وہی پیپر دیں گے جو کہ جو آج لیک ہو رہے ہیں چاہے وہ نیٹ کا ہو چاہے جیسے ابھی اور بھی پیپر لیک ہوئے تھے اپنے راستھان میں بھی ہو جاتے ہیں تو پولس والے ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں
بالکل بھائی جان بالکل یہ تو پروٹسٹ ادھر ہوا تھا یوروپ میں تو ادھر شانتی سے پولیس نے کچھ بھی نہیں کیا شانتی سے کھڑی رہی بس سائڈ میں اور ادھر اتنی لاٹیاں چلا رہے ہیں آپ کیا ہی مطلب ہے ان سب چیزوں کا یں کرنے دوا یار وہ صحیح کر رہے ہیں تومیں بھی پتا ہے کہ صحی کر رہے پرتم کسی کی باتوں میں آگ کچھ بھی کیے جا رہے ہیں
ارے بھائی جان اب یہ تو بس ن کہتے ہیں نا کہ یہ پوولس والے نہیں یہ کیا ہے کہ لائسنس داری گنڈے ہیں ان کو یہ لائسنس دیا گیا ہے کہ تم جا کر جیسے آپ نے اپنے گاؤں میں بھی دیکھا ہوا کبھی بھی کسی کو بھی مار دیتے ہیں کسی کو بھی اٹھا کے تھاانے میں بند کر دیں گے یہ لائسنس داری گنڈے ہو گئے یا ان کو پیس دو کچھ بھی کروا لو ان کو کیا ہے کہ بس اوپر سے ایک آڈر کر دیا کسی ایم ایل ا نے کوئی فون کر دیا یا کسی ڈی جی پی ایسے کوئی انسان کا آ جائے کوئی بھی کال یہ کچھ نہیں دیکھتے ہیں اس کال کو کو ایسے فالو کرتے ہیں جیسے کتا ہوتا ہے نا کہ کتے کو اس کا مالک بول بول دیتا ہے کہ گو تو وہ کیا کسی بھی آدمی کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے اس کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ اچھا ہے برا ہے وہ اس کا کام ہوتا ہے کہ میرے مالک نے جو کہا ہے وہی کرنا ہے تو سیم ان کا حال ہے بس ان کو کیا ایک کال آ جائے ان سے بس بول دیا جائے کہ یہ بچے اب کل والے جو بچے تھے وہ کون سا وہاں پر بم پھوڑنے جا رہے تھے اپنے حق کی مانگ کرنے جا رہے تھے اور ان لوگوں کو اتنا مطلب سمجھ میں نہیں آتا کہ کل ہم ہم بھی کل ایسے ہی کبھی پروٹیسٹ کرنے لگے تھے کیونکہ ہم بھی تب بے روزگار تھے تب تو ان کو ایسے لگتا ہے کہ ہمیں کب نوکری مل جائے
بالکل بھائی جان ب کل جس میں پروسٹ میں نا جو مطلب یار ان کے پاس کچھ نہیں اھا وہ بندوق تک لے کے کھڑے ہوئے پولیس والے لاٹیاں لے کے کھڑے ہوئے اور وہ آارتی ہے والے سالے گیس کی وہ وہ چھوڑ دے رہے ہیں بیچ میں کیا ایکچینس بنتا ہے ان سب چیزوں کا کوئی بش ب ہوش ہو جا رہا ہے کوئی گر جا رہا ہے کسی کا سر پھوڑ دے رہے ہو
ارے میں تو بھائی جان ابھی یہ بول رہا ہوں کہ یہ اتنے لڑکے ہیں یہ بھگ کیوں رہے ہیں ایک بار پولیس والوں سے ہی پہلے دو دو ہاتھ ہو جائے نا اگر یہ بھیڑ جو اتنی غصے میں آ گئی نا تو پلیس والوں میں سے آدھا آدھا پھاڑ دے گی ان کو بھائی جان جب غصہائی بھیڑ ہوتی ہے تو نہ تو ان کا کوئی نام ہوتا ہے نہ کچھ ہو جاتا ہے جیسے ابھی اس سے پہلے آپ نے سری لنکا میں دیکھا تھا کہ جب لوگوں نے لوگوں میں غصہ بھر گیا تو سنسد تک وہاں کا جلا کے جلا دیا تھا اس سے پہلے آپ نے نیپال میں بھی دیکھا ہوگا اب کچھ ٹائم پہلے کتنی بری طریقے سے منریوں کو بھگا بگا کے سڑکوں پہ بگا بگا کے دوڑا دوڑا کے مارا تھا پر ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ہمارے منتریوں کو
ہماں وہی ہے نا یہاں یہ سوچ رہے ہے کہ ہم جیسے ہو گئے پرماننٹ ہے ہمیں یہ جو بھی ہے
ارے وہ ہر کسی کو لگتا ہے بھائی جان کی جب تک وہ رہتی ہے نا سیاسی گدی رہتی ہے تب تک ہر کسی کو لگتا ہے کہ میں ہی رہ جاؤں پر جس دن جنتا کا موڈ بدلتا ہے نا تو پھر کوئی راجا نہیں رہتا ہے پھر سب ایک ہی کر دیتی ہے جنتا تو وہی تو میں تو کل یہ سوچ رہا تھا کہ آپ جب لاٹیاں ڈنڈے اتنے کھا رہے ہو تو ایک بار آپ ان سے ہی ہو جائے نا ان کی لاٹیاں ان پہ ہی بجا کے دیکھ لو جب اتنا یہ یہ نمم ہو سکتے ہیں تو تم اتنا کیوں ان کو سمان دے رہے ہو کیا ان کے اندر یہ ابھی میں نے کیا کہ کئی ویڈیوز دیکھی تھی تو اس میں کیا ہے کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں آپ پولیس والوں سے بول رہے تھے کہ نہیں آپ تو اپنی ڈیوٹی کر رہے ہو ڈوٹی کر رہے ہو یہ پیسے یہ کیا کھانا کھاتے ہیں یا کچھ اور کھاتے ہیں ہے ان کے اندر اتنا دماغ نہیں ہے یہ پیپر کلیئر کر کے آئے ویسے ہی کسی نے پیپر لیک کر کے یہ ان کو سلیکٹ کر دیا ہے ارے یار یہ تو دیکھو کہ جو بچے آج جو آئے ہیں وہ کس لیے آئے ہیں تمہارے اندرت دا نہیں ہے بس تمہارے تمہ اور سے ایک آڈرل جاتا تم کتوں کی طرح بس لگ جاتے ہو ان کو پیٹنے کے لیے تو اتنیرم نہیں آتی کب کو تمہارے بچے یہ ویڈیو دیکیں گے یہ ویڈیو جب سوشل میڈیا پہ ڈلی ہوئی ہیں کل کو تمہارے بچے بھی یہ ویڈیو دیکھیں گے تو کیا تم ان سے کبھی وہ کر پاؤ گے نظر میں لا پاؤ گے
بالکل بائی جان جو اس میں پت ہے انہوں نے اپنے اپنے نیم کے بیج بیج جو ہوتے ہیں نیم کے وہ بھی نکال دیے تھے جس سے کوئی پتا نہ لگا پھائی ایسے تو کوئی بھی گنڈا وغیرہ بھی پوولس کی ورزی پہن کے بناان بیچ کر کوئی بھی چلائے گا مارنے کے لیے اس میں کیا ہی پتا چل رہا ہے
اور پھر بھائی جان میں تو ایک بات یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے ابھی آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے دیش کے کتنے بڑے بڑے یوٹیوبر ہیں ویسے تو یوٹیوب پہ اور ٹی وی پہ آ کر اتنی دیش بھکتی کے گانے گائیں گے اتنی دیش بھکتی دکھائیں گے اتنے بیس دن ہو گئے آپ کو کتنے وٹیوبر وہاں پر دیکھیں گے یہاں پر کتنے نیتا لوگ وہ جو ہیرو ہیں کیا وہ کتنے وہاں پر جنتر منتر پر سیلیبرٹیز میں تو کتنے گئے ہیں کوئی بھی نہیں گیا سالے اور جب بھی کوئی فنکشن آتا ہے اس میں ہم سب سے پہلے ان کو ہی دھتے ہیں کہ یہ یہاں پر کوئی وگا دوس آ جائے تو سیلبرٹیز کو سب سے پہلے اب ان میں اتنا ہمت نہیں ہے کہ پوولس والوں کے سامنے کھڑے ہو سکے یا جنتر منتر پہ دو چار دن وہاں پر بیٹھ سکیں یہ سالح بس یہی ہے کہ بس پیسے کمانا جانتے ہیں یہ کچھ نہیں ہے یہ کہتے ہیں نا کہ جتنے بھی سیلیبریٹیز ہیں ان کو پیسے دو اور کہیں بھی نہچاہؤ اور یہ وا سب میں صحیح بات ہے جن کو بس پیسے سے مطلب ہے اب تو
تو ہے سب کو پیسہ ہی چاہیے زندگی میں ان کو بھی پیسہ چاہیے بس پیسے کے لیے کھیل رہے ہیں سب کچھ ابھی پیسے پولیس والے بھی تو پیسے کے لیے جاب جاب سے پیسے کے لیے تو سب کچھ کر وہ اور کس لے کر رہے تھوڑا سا تھوڑا سا پیسہ ملا نہیں کہھ
ہمارے یاں کی نا جو عوام ہے وہ پاگل ہے ہم کیا ہے جب ٹیم انڈیا جیت جاتی ہے نا تو کہتی ہیں یہ ہمارا انڈیا جیت گیا یہ وہ ارے تمہارے اگر وہ انڈیا کے ہوتے نا تو یہ انسن میں وہ ساتھ ہوتے آپ کے ساتھ کاائے کہئی ہے ہمارے یہاں یہ سالی جو آئی سی سی سسھا ہے وہ نہ تو انڈیا کے انڈر میں آتی ہے نہ کچھ اس کو کیا کہ باہر سے فنڈنگ مل جاتی ہے انڈیا یہ ٹیکسی ہی نہیں دیتے تو کس بار سے یہ انڈیا کی ہوئی بس ان کا نام چلتا ہے جرسی پہ لگوا لیتے ہیں انڈیا اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں ہے
بالکل بھائی جان بالکل بات تو ایک دم صحیح ہے
ٹیم انڈیا جیتتی ہے تو ہمارے یہاں کہ کتنے یوا مطلب ایک دم سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ ہر ٹیم انڈیا جیت کے کل ہمارے یہاں کے یوا جب اتنا لاٹیاں کھا رہے تھے تب ایک بھی سیلبرٹی آئے کیا کوئی بھی کرکٹر آئے کیا اتنے بڑے بڑے کرکٹر کرکٹر ہیں کروڑوں روپئے ہیں یہ ان میں سے ایک بھی آئے گا
کوئی کچھ بولی ہی نہیں نہ اس معاملے میں ج نہیں ہی سیلیبرٹی نہیں کوئی کوئی بھی نہیں نہیں کیا سب کو ڈر لگ رہا ہے کیا گورنمنٹ سے
سبھی کاائر ہیں
میں تو یہ سوچ رہا تھا کل کہ جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا نیپال جیسا کر دو
ہاں یہی اب بچا ہی یہی ہے بھائی جان لاسٹ آپشن تو یہی رہ گیا ہے بس اب